ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
بس میں بھی ٹھیک ہوں اور ادھر سب خیرو گری
جی بالکل سب ٹھیک آپ کے یہاں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہے اور آپ بتائیے
میںب بڑھیا کیا کر رہے تھے آپ
بس کچھ نہیں ایک تو موسم اتنا خراب ہو رکھا ہے نا تو کچھ کہہ نہیں سکتے اب موسم اتنے سارے چینجز آ رکھے ہیں اور اسی کی وجہ سے بس تھوڑا سا ایک تو یہ صاف صفائی کا یہ بڑا خاش خیال ہو جاتا ہے پھر ان دنوں میں
اچھا تو آپ نے صفائی کی بات چھیڑ ہے تو کیا بتائیں گے آپ صفائی کے متعلق
ہاں بالکل بالکل ایک تو دیکھو آج کل نا ہماراری تو اس پڑوس میں پڑوس کہ لو یا محلے میں کہ لو لوگ با کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب سوکھا کچرا اور گیلا کچرا جو ہے نا وہ لوگ باغ ایک میں ہی ڈال رہے ہیں اور بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے دو ڈسٹ بین آلریڈی اس میں وہاں رکھے ہوئے ہیں اور لوگ با کیا کر رہے ہیں کوئی تو سڑک پہ ڈال رہا ہے ایسے ہی اور ہمارے گھر کے پاس میں نا ایک پارک ہے جہاں مطلب بچے کھیلنا اور جو لوگ بغ اپنا ٹائم وہاں شام کو صبح میں بتاتے ہیں تو لوگ بس کیا کرتے ہیں پڑوس کے وہاں کوڑا ڈالاتتے ہیں نا ان کو لگتا گھر سے تو آپ نے صفائی کر لی آپ نے آپ کے گھر سے کوڑا چلا گیا باہر چلا گیا اور ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی شام میں آپ کے بھی بچے وہاں کھیلنے جاتے ہیں ہمارے بھی جاتے ہیں وہی ایئر دوارا مطلب سانس میں جا رہا ہے بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہی بیماری کا کارن بن رہا ہے دیکھو نا انفیکشن ہو جاتا ہے سو چیزیں اسی کے دوارا ہو جاتی ہیں تو ان کو اتنا سمجھ میں نے کہا یا تو آپ اس کو ڈسٹ بین رکھے ہیں ان میں ڈالیے اگر آپ اییسے بھی نہیں ڈال سکتے تو ایک پالی میں باندھ رکھ لیجے صبح میں گاڑی آتی ہے وہاں ڈالو پر نہیں ان کو اتنا صبر نہیں ہوتا انہیں بس گھر سے باہر پھینک دینا ہے انہیں بس یہ ہمارا گھر صاف ہو گیا باقی کا کسی کو کوئی م نے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ بھی جا رہی ہے یہ بھی اور اب سو ذہن میں ذہن میں سوچو مطلب یہ والی باتیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہم لو نہیں جھیل پاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا کہیں گندگی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری مطلب سانسوں دوارا وہ چیزیں ج رہی ہیں تو آپ دیکھنا ایک ہفتے کے اندر ہم کو انفیکشن ہو ہی جاتا ہے چاہے ہمیں ا کھانسی جکام جائے اور بچے تو سوچنے والی بات ہے وہ بورڈ کتنے نازک اور سافٹ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی صحت کے ساتھ یہ چیزیں کھلواڑ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑی وہ ہوتی ہے میں تو بلکہ اپنے پڑوس میں تو میں تو ایک یونٹ وہ کر رھی ہے میں نے کہا میں میجورٹی بٹھاتی ہوں میں تو کر لیتی ہوں میں نے کہا دیکھو سب کو اور اس مدے پہ بات ہونی بھی چاہیے نا سب اس ٹائم بولتے ہاں ٹھیک ہے کرنائیں گے ایسے نہیں کریں گے ایسے نہیں کریں گے لیکن لوگ باغوں کا دو دن بعد دو دن تک تو ان کو وہ بات یاد ہوتی ہے تیسرے دن وہ پھر بھول جاتی ہے
بالکل تو میں بھی آپ کو تھوڑا تعارف کر رہا ہوں میرا کیا میری کیا رائے ہے صفائی کے متعلق تو امید ہے کیا آپ سنیں گے
بالکل
تو مجھے نہ کیا لگتا ہے کہ صفائی گھر کی چمک کا نام نہیں ہے یہ صحت عزت اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے جہاں صفائی ہوتی ہیں وہاں بیماریاں کم اور خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں اور صفائی ہے نا صفائیوں کی قسمیں ہیں جس میں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ پہلے نمبر پہ یا اول نمبر پہ آ ہے جسمانی صفائی روز نہانا ہاتھ دھونا داند صاف کرنا صاف کپڑے پہننا اس سے ہم خود بھی ہیلدی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے لگتے ہیں دوسرے بھی پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ دوستی کرنا ہمارے ساتھ رہنا اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر آپ کے سوسائٹی میں آپ کی کالونی میں کوئی گندا ہوگاند کوئی نہاتا نہیں ہوگا کوئی اپنے آپ کو صاف صفا صاف ستھرا نہیں رکھتا ہوگا تو آپ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا ان کے ساتھ دوستی بنائے رکھنا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے دوسرے دوسرے نمبر پہ آتی ہے گھر کی صفائی ہمارے کمرے کے کچن باتھ روم واش روم صاف رکھنے سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے اور گھر میں رہنے میں مزہ آتا ہے اپنے گھر میں سکون وہ کو راحت محسوس ہوتا ہے
بالکل بالکل ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے جہ ہم دیکھو میں نے یہ چیز آپ دیکو ہم لوگ جیسے نہاری یہ ہوتے ہیں نہا لیے کپڑے نئے پہنتے ہیں نا اچھے سے تھوڑا سا ہم لوگ بڑا بن ٹھن کے رکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دماغ میں خوشی رہتی ہے نا الگ نا کہ ہم لوگ بڑی آج خوش پزیٹیوٹی آتی ہے اور جیسے ہمارے یہاں آس پاس میں یا کوئی اور ہے اور وہ گندا رہتا ہے ہم اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے اندر اسے دیکھ کے ایک عجیبی نیگیٹیوٹی آتی ہے جو ہم نہیں چاہتے وہاں جانا یا اس کے پاس کھڑا ہونا یا اسے بات کرنا یا اسے تعلقات بھی رکھنا
بالکل بالکل بالکل تو میں آپ کو ایک بہت ہی نہایت ہی ضروری ایک جو قصہ اب جو بات ہم نظر انداز کرتے اکثر اپنی اس میں یا اپنے ماحول میں اپنے ایریا میں وہ ہے کہ دل اور ذہن کی صفائی ہم برے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیں حسدات ہے دوسروں کا اور نفرت سے دل صاف رکھنا یہ سب بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے ہمیں دوسرے خرو کی نفرت نہیں رکھنی چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ اگر ہم کسی اور کا برا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا
برا ہوگا اللہ آج نہ تو کل اللہ آپ کا برا کر ہی دیتا ہے چاہے کہ کسی بھی روپ میں یا کیسے بھی ہو ہی جاتا ہے
بالکل بالکل
ہے نا تو میرا تو خود یہی ماننا ہے دلوں اور ذہن میں محبت ہونی چاہیے اوروں کے پرتی بھی اپنے پرتی بھی بچوں کے پرتی ہر کسی کے پرتی آپ جتنا کسی کے ساتھ محت کے ساتھ تعلقات رکھیں گے اپنا ذہن ہم خود دیکھو ہم لوگ دوسرے سے ہنس کے بات کرتے ہیں دوسرا ہم سے بڑا اچھے سے بات کرتا ہے تو ہمارے اندر ایک الگ ہی انرجی آ جاتی ہے نا ہم کو لگتا ہے دیکھو کتنا اچھا انسان ہے اور وہی انسان ہمارے ساتھ جلی سے مطلب گندے سے پیش آئے تو پھر آٹومیٹکلی نا ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہمیں لگتا نہیں ہمیں نا ابھی سے بات نہیں کرنی ہے تو یہ چیزیں بڑی اچھی یہ ہوتی ہے تو یہ تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے دیکھو سب کے پرتی محبت پیار محبت رکھنا چاہیے
بالکل بالکل تو میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ صفائی نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو گندی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوڑا کچرا جما ہوا ہوتا ہے وہاں پر مکھیا مچھر بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنی جو پاپولیشن ہے ان کی بڑھ جاتی ہے جس سے کہ بہت گھاتک بیماریاں ہوتی جاتی ہے جیسے ڈینگی ہو جاتا ہے ٹائفائڈ ہو جاتا ہے یہ بیماریاں بہت ہانیکارک ہوتی ہے ہمارے لیے یہ فہل ہے آسانی سے مکھیوں سے اور مچھروں سے تو اور بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر جی یہاں پر اگر ہم کہیں جگہ پہ گندا ماحول دیکھتے ہیں تو ہمارا نا وہ دل گم رہا ہے اور ا وہ گندا ماحول دیک کر گندی گندگی دیکھ کر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں پھر
جی جی یہ تو ہے میں تو خود یہی کہوں گی مکھی مچا آپ دیکھو کتنی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیضا ہو گیا ہے نا اور ساری بہت ساری بیماریاں ہیں اور یہ ساری چیزیں پھر ہمارے سواستھ پہ بہت گندا اثر ڈلتا ان چیزوں سے تو اس سے اچھا ہے بیمار نہ ہونے سے اپنے آس پاس کا ایریا صاف رکھیں ہے نا میں تو کہہ رہی ہوں کوئی نہیں سمج رہا ہے ایک یونٹ بیٹھاؤ میجورٹی بیٹھاؤ اس میں ہم لوگ دس بھیٹا کریں گے دس میں سے چھ راضی ہوں گے چار نہ ہوں گے تو وہ آلریڈی ہی مان جائیں گے ان کو لگےا جب ان یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی کر لیتے لیکن قدم اٹھائیں گے تو تبھی کچھ ہوگا ہے نا بیٹھے سے یا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے
بالکل تو مجھے کیا لگتا ہے کہ جو اقدامات ہمے اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے گھر سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کہ جو اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا اگر ہم خود کیا کریں کہ ہم عادت ڈالیں کہ ہم روز صبح اٹھ کر اب ہ سب سے پہلے اپنا کمرہ صاف کرے اس کے بعد نہائے منہ دھوئے برش وغیرہ کرے سب سے پہلے اگر ہم روز یادہ ڈالیں گے اپنا کمرہ اپنی کمرہ اپنا کمرہ صاف کرنے میں کیا کتنا ہی ٹائم لگے گا زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ دس منٹ
بالکل بالکل آ
ہوگا کہ ایک الگ ہی وہ سیٹسفیکشن مل جائے گی انسان کو انسان خوشحالی آئے گی گھر میں گھر میں برکت ہوگی بیماریوں سے دور دور ہو جائیں گے بچے بیماریوں سے بچ جائیں گے
بالکل میں تو ہمارے یہاں تو ایک پارک ہے تو میں تو اس میں کیا کرتی ہوں ہم تو سارے اکٹھے ہو کے چنڈے میں وف ہے تو میں بول دیتی سار اٹھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم تو وہاں کا دیکھو وہاں ہمارے بچے کھیلنے جا رہے ہیں ہم لوگ ہی وہاں جاتے ہیں وہاں کوئی باہر سے نہیں آ رہا ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے یا کھیلنے کے یا یوگا کچھ بھی کرنے کے لیے نا ایکسرسائز وغیرہ تو ہم تو سارے پڑوس سب لوگ اکٹھا ہو کے وہاں پورا سنڈے میں صاف کر دیتے ہیں تو میں اس میں ہمیں کوئی برائی نہیں ہے نہ ہمیں کچھ اچل بلکہ ہم کو سکون ملتا ہے پھر ہم اگلے دن مارننگ میں وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے مطلب بڑا ذہن خوش ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہر کسی کو کر اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں اپنے بچوں کو اپنے فیملی میں سب کو یہ چیزیں ہونی چاہیے
بالکل بالکل بالکل تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک صاف ہاتھ ایک صاف گلی اور ایک صاف سونچ یہی ترقی کی پہلی سی ڈھی ہے
بالکل گھر سے ہی اسٹارٹ کریں گے تبھی ہم باہر کا کر پاتے ہیں ورننا بہت سے لوگ ہیں جو جیسے انہیں گھر میں کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا تو ان کو جیسے باہر بول دو اچھا یہ ہمیں کرنا چاہیے تو ان کو نا یہ چیز بنی گڈ لگتی ہے ہاں ان کو لگتا ہے ہائی ہم نہیں کریں گے ہم تو ہم اپنے گھر میں ہی نہیں کرتے تو ہم باہر کیوں کریں گے پر ان کو یہ سوچ نہیں وال رہی آ ہے نا گھر سے کوئی بھی امی ابو سب کو ہی اپنے بچوں کو آادت ڈالنی چاہیے ان کو بچہ میچور ہو رہا ہے تو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ کو اپنا کمرہ آپ ہی کو صاف کرنا ہے نا یہ چیز ان کو یہ بچے کے اوپر چھڑ دینا چاہیے کہ آپ اپنا کمرہ صاف کرو اگر بچہ اس چیز میں نہیں ہچک چاہ رہا ہے تو کل کو وہ آپ کا بھی کر سکتا جب وہ اپنا ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ تمہارا بھی نہیں کرے گا تو یہ چیز ہر کسی کے کو اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے
بالکل بہت اچھی اچھی باتیں بولی آپ نے مجے بہت اچھاگاپ سے بات کر کے بہت اچھا جانکاری دی مجھے آپ نے صفائی کے متعلق تو امید ہے کہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ اپنا دھیان رکھیے اور اپنی فیملی کا بھی چلے اللہ حافظ اللہ حافظ
امین